السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اور جناب خیریت سے ہو
شکر اللہ کا آپ سنا آپ ٹھیک ہو گھر میں سب لوگ ٹھیک ہے
الحمد للہ ماشاء اللہ سب خیریت ہے اور سنائیے کھانا وغیرہ ہو گیا آپ کا
جی کھانا ہو گیا آپ کا ہو گیا
جی الحمد للہ ہمارا خان ابی ہو گیا ہے
ہ اچھا ٹھیک اور سناؤ کس بارے میں بات کریں گے ہم
جی آج جو ہے ہم آن لائن آف لائن شاپنگ کے معاملے میں چرچا کریں گے جی جناب آپ کو آن لائن شاپنگ بہتر لگتی ہے یا پھر آف لائن کون سی شاپنگ جو ہے آپ تو اچھی لگتی ہے
میرے حساب سے اچھی شاپنگ آف لائن ہی ہے
ماشاء اللہ الحمد للہ ہی فرمایا آپ نے جی آپ ہمیں بتا سکتے ہو
کہ ہے
جی
جی بھائی جو ہم آن لائن میں دیکھتے ہیں جب ہم وہ پرچیز کر رہے ہیں جب ہمارے پاس آئٹم ڈلیور کے لیے آتا ہے جب ہم اس کو اوپن کر رہے ہیں کہ اس میں وہ چیز ہوتا ہی نہیں ہے جو ہمیں دکھا دکھا جی جو ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن پہ جب ہم کوئی ایپ یوز کر رہے اس پہ جب کسی پروڈکٹ کے بارے میں ہم سرچ کر رہے ہیں جب وہ پروڈکٹ دیکھ رہے جیسا مطلب اس کا پک سر دکھ رہا ہے یا اس کی باقی جو مطلب کوانٹیٹی وغیرہ یا اس کا فیبرک کچھ بھی یوز چیک کر رہے آن لائن پہ وہ سب سے مطلب پڑیا لگ رہا ہے ہمیں اور جب ٹائم آ رہا ہے ڈلیوری ہونے کا تو جب ہم وہ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ چیز ہوتا ہی نہیں ہے
بے شک بےسختہ ہی فرمایا آپ نے بالکل دیکیکے سر کیا ہوتا ہے ہم آن لائن جو ہے آڈر منگاتے ہیں کچھ پروڈکٹ منگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جیسے کہ اگر مانو کہ ہمارے گھر میں بیس تاریخ کی شادی اور ہم نے اوٹ د میں تین سے سات دن کے اندر اندر آپ مل جائے گا دیکے ٹائم کیا ہوتا ہے ہوتا ہے آن لائن کے اندر جو ہے ہمیں کلیئر کرنا پڑتا ہے آن لائن پیمنٹ ہم کران بات ہمارا آڈر ملتا ہے تب ہم کو پیمنٹ کرنا پڑتا ہے تو دیکھیے جب
جی
دیکھیے کیکہ جب ہماری ساد وغیرہ ختم ہو گیا وہ ان کی ڈیٹ ہی نکل گئی اس کے پجپ توھوڑ لیننے کا مرتا وہ کام پڑ گیا تھا وہ پروابلم آ گئی تھی وہ آگے سے سادھن نہیں آیا تھا دقت آ گئی تھی مطلب کئی بہانے لیتے ہیں وہ
جی بھائی جان بالکل صحیح
جی تو پھر کہتا ہے دیکھیے آف لائن شاپنگ ہمارا پلی بیسٹ ہے آف لائن شاپنگ بہت بہتر رہتی ہے
جی آف لائن میں بھی یہ فائدہ ہے کہ ہم جس دن ہمیں ضرورت لگے اسی دن ہم مطلب جائیں گے وہاں پہ خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے چیز کیسا ہے کیا ہے مطلب ہمیں اسی دن وہ پرچیز ہو جائے گا جس دن اب ضرورت ہے اس میں ہمیں مطلب وہ نہیں سننا پڑ رہا ہے کہ راستے میں پرابلم تھی گاڑی راستے میں ہی خراب ہو گئی اس وجہ سے ڈیلیور لیٹ ہو گیا یا کچھ اور مطلب بہت گانے مل رہے ہیں ہمیں پھر اس پہ کہ ایسا ہوا وہ ہوا یہ ہوا مطلب جو کہ بے فضول ہوتا ہے اور اوپر سے چالو وہ بھی ہم پھر مان د جب پھر آرڈر دیکتے کہ پھر جب آرڈر جو ہم نے کیا ہوتا ہے وہ ملتا ہی نہیں ہے اس سے بھی پھر پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا جو آپ نے بات ابھی کی کہ مطلب آرڈر جس ٹائم پہ ہمیں چاہیے اس ٹائم وہ پہنچتا ہی نہیں ہے یہ سب سے بڑی پرابلم ہو رہی ہے کہ اور جب ہم آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں وہ پہلے یہ ڈیٹ دکھا رہا ہے اگر آپ اس ڈیٹ پہ آرڈر کرو گے یہ سات دن تک پہنچ جائے گا آپ اور جب ہم اسی ڈیٹ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیٹ کب تک ملے گا مطلب یہ کب پہنچ جائے گا ہمارے پاس تو جب ہمیں مطلب کہ اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے ہم بولا چلو کوئی نہیںی مطلب جس مجھے ضرورت ہے تب تک پہنچ جائے گا پھر جب ہم پیمنٹ آر رہے سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں منو وہی کر پانچ سیون ڈیز
باھا جی
جی جب ہم ویٹ کر رہے ہیں جب سات دن مکمل ہو جاتے ہیں ہمیں مطلب اس دن یہ ہوتا ہے کہ آج میرا آرڈر آج جائے گا وہ مجھے آ ضرورت ہے پہنچے گا آج ہی مجھے تو پھر آتا ہی نہیں ہے پھر کبھی دس دن لگ رہے ہیں کبھی بارہ دن لگ رہے ہیں اس کو اوپر سے پھر آپ اگر آرڈر کینسل کریں گے اس میں بھی ایشو آ رہا ہے کہ پیمنٹ ہم نے پہلے ہی کی ہوتی ہے اس سے بہتر ہے کہ اگر ہم آف لائن ہی چوز کریں وہ بہتر ہے ہمارے لیے
در دیکھیے آف لائن میں کیا ہوتا ہے زناا آپ دیکھیے آن لائن شاپنگ میں آپ نے ہمیں بتایا اچھی بات ہےیکھیے آن لائن شاپنگ میں ایک بہت ایک بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ چیز ہمیں ملتی نہیں اور جب جو ہے کئی آڈر ہم لیتے ہیں جو پیمنٹ ہم کو دینا پڑتا ہے دیکھیے آپ جانتے ہو کوئی پروڈکٹ لے کے آیا کوئی ڈیلیوری بوائے تو دیکھیے اس پروڈکٹ کو آپ اس کو پیمنٹ کرنے کے بعد میں پروڈکٹ کو جو کے باہر تو گیٹ کے باہر تو کھولتے نہیں گھر پہ آپ اندر آؤ گے اندر دیکھو گے کھول کر تو پھر آپ کو کھول کے دیکھو گے تو دیکھیے جناب آپ دیکھو گے کہ جو چیزیں ہم نے دیکھی وہ چیز تو ہے نہیں ہے یہ تو بہت پرانی یہ بھدا کلر لگ رہا ہے تو دیکھیے آنکھیں کھلتی ہے اور پریوار کے جب ہمارے ممبر دیکھتے ہیں ہمارے بچے دیکھتے ہیں ہمارے ہماری بیوی دیکھتی ہے جو ہمارے امی ابو دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں بیٹا آ نے بہت غلط کہ آپ نے بہت غلط کر دیا آن لائن شاپنگ مت کیا کرو یہ خراب اور کئی بار مطلب ایکسل کی جگہ ڈبل ایکسل سائز کی جو ہے پیکنگ آڈر بھیج دیتے ہیں تو دیکھیے اگر آف لائن کے اندر آپ اپنی فیملی کو اپنے ا امی ابو کو اپنے بچوں کو لے کے جائے الحمد للہ وہ خوش ہوتے ہیں وہ ان کی اکشا سے جو بھی جو پسند آتا ہے وہ کپڑا خریدتے ہیں وہ اور جو ہے ہم دام بھی کم کروا سکتے ہیں آف لائن کا جو ہے بچوں کو پہنا کر دکھا سکتے ہیں ہم جی بچوں کو بھی ہم پہنا کے دکھا سکتے ہیں جیسے کہ کوئی فٹنگ تو نہیں ہے اور لوز تو نہیں ہے
جی اس پہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے پہ کبھی سائز ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر مثال آپ مانو اگر ابھی ہمیں چک لیے مانو ایم سائز لانا ہے ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں ہمیں ایم اس کو لگ رہا ہے ہم ایم ہی آرڈر کر رہےیں گے جب وہ پہنچتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر کیونکہ جب آف لائن میں آئی جو آپ بات ابھی بولی مجھے وہ آپ نے صحیح بولی آپ نے یہ فائدہ ہے وہاں پہ ہی پہنیں گے اس کو وہاں پہ دیکھیں گے کیا سائز پرفیکٹ ہے ہمارے لیے مطلب ہمیں اگر لگے گا ٹھیک ہے تو تو لیں گے نہیں لگے گا اس کو وہاں پہ ہی بول سکتے کہ اس سے چھوٹا دکھاؤ آپ وہ وہاں پہ ہی دکھائے گا ہمیں آف لائن میں ہم نے جو آرڈر کیا وہ جب پہنچ جائے گا پھر دیکھنا ہے ہمیں وہ بڑا ہے کہ ٹھیک ہے اگر بڑا ہو گا ہے تو ریٹرن کے لیے دو دن ویٹ کرنے پڑیں گے جب تک پارٹنر آئے گا اس کو ریٹرن کرنے کے لیے پھر جب وہ ریٹرن کرے گا پھر پھر سے ویٹ کرنے پ پڑے گا وہ پارسل کا پہنچ جائے گا واپس وہاں پھر وہاں سے دوسرا کب پیک ہو جائے گا وہ کب پہنچے اس میں کم سے کم آپ نا ایک مہینے لگتا ہے ہمیں جا کے آف لائن میں دس منٹ بھی نہیں لگیں گے
بھیج سکوں گا ماشاء اللہ اور دیکھیے آف لائن کے اندر کیایکے ال ک پ آ ریٹ وغیرہ کم بھی کروا سکتے ہیں اور دکاندار سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ دیکھیے جناب آپ ایسا تو ہے کہ ایک دو بار پہننے سے اس کا کلر وغیرہ ر فیس ٹو فیس بات کر سکتے ہیں دکاندار بتا سکتا ہے کہ دیکھیے آپ وارنٹی وارنٹی کو بھی دکاندار م بول دیتا ہے اور جو بھی ہے دیکھ لیے دکاندار جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا وہ دیکھیے دکاندار اچھے کپڑے دے گا اچھے کپڑے ا اچے کوالٹی کے دے گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میرے کسٹمر بگڑے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ اگر میں اس کسٹمر کو اچھے کپڑے دھواں اچھے ری لگؤں گا تو الحمد للہ یہ پڑوسی کے اندر بتائ گے ان کے رشتے دار کو بتیں گے تو وہ دیکھیے اس سے اس سے کٹو جڑیں گے تو دیکھیے وہ بہتر دے گا اچھے کلر میں دے گا اور جو بھی مطلب ایسے کوئی کلر نہیں دے گا تاکہ آپ ایک دو بار بہنوں کے اڑ جائے گا تو وہ بڑھیا دے گا وہ کٹ تمہار جوڑنے کی کوشش کرے گا اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے بچے ہمارے امی ابو ہے تو دیکھیے وہ خوش ہوتے ہیں اس کے علاوہ جب وہ شاپنگ پوری ہو جاتی ہے تو کچھ کھانے پینے کی بھیچھا ہوتی ہے ان لوگ کی تو دیکھیے آئس کریم وغیرہ یا جوس وغیرہ تو ماشاء اللہ بچے خوش ہوتے ہیں بچوں کا دل خوش ہوتا ہے تو وہ پڑوس میں بتاتے ہیں رشتے داروں کو بتاتے ہیں ہم آج ہمے ماشا اللہ تو دیکھیے خص وہ بچے جو ہے آ لائن کے اندر دیکھیے ماں باپ پوری فیملی ایک ساتھ جا نہیں سکتے کہیں بھی دیکھا پروڈکٹ اور کچھ نہیں دیک دیکھیے آن لائن کے اندر جاتا ہے فیملی کو ٹائم بھی دے سکتے ہیں پوری فیملی کو لے کے بھی جا سکتے ہیں کے تو پوری
بالکل صحیح بالکل اب جو آپ نے ابھی بات مجھے بولی کہ مطلب کلر چینج ہونے کا اب دیکھو کیا جب ہم آن لائن شاپنگ کریں گے اس میں اگر لکھی بھی ہوگی وارنٹی ہے ایک سال کی جب ہم نے وہ لایا اس اس ریفلیشمنٹ خالی یہ سیون ڈیز ہوتی ہے سات دنوں کے لیے تو اگر آپ اس کا کلر ایک مہینے بعد چینج ہو گیا تو ہم کس کو دیں گے وہ آپ بس وہ تو ہوگا نہیں پھر اگر اس کی وارنٹی ہے بھی اب اگر وہی ہم آف لائن لائیں گے دکاندار وہاں پہ کھولے گا اس میں اس میں گارنٹی ہے مثال امانوں کے ایک مہینے کے لیے گارنٹی ہے یا ایک سال کے لیے گارنٹی ہے اگر اس کو کچھ ہو جائے گا بھی ہم ایک سال کے بعد بھی اس کو واپس لے سکتے ہیں کیونکہ آف لائن ہے ہمیں پتا ہے ہم نے کہاں سے لیا ہے ہم اس کو وہاں واپس جائیں گے بھائی آپ نے بولا اس ٹائم ا اس کا کلر چینج نہیں ہوگا اس کی گارنٹی ہے واپس پکڑو ہمیں یا تو پیسے واپس دے دو یا اس کو ایکسچینج کر لو وہاں پہ ہمیں یہ ہو جائے گا ہمیں وہ ملے گا ایک سال کے بعد بھی آف لائن میں ہم آن لائن میں ہاں پھر ہم اس کو واپس دیں گے وہ ہمیں نیا دے گا وہ بس سارے دنوں کے لیے وہاں پہ ہی دکھاے ہیں پہل کس سات دن تک اس کی ریپلیسمنٹ ہے
صحیح فرمایا ا بالکل بالکل صحیح فرمایا چلو اچھی بات ہے جناب
جی سات دن ہو گئے پھر ہم کہاں دیکھیں گے آٹھ آٹھویں دن کے بعد ہمیں اس کو ایکسچینج کرنا ہے جی بھ جا میں بول رہا ہوں جب سات دن ہو گئے سات دن تک ہی ہے جب سات دن ہو گئے پھر کس کو دیں گے ہم واپس اس کی گارنٹی ہے وارنٹی ہے وہ تو پھر ہوگا ہی نہیں جی بھائی جی بہت ہی اچھی بات کی آپ نے آپ کو بھی آف
الحمد للہ آپ سے بات کر کے ہم بہت اچھا لگا جناب جی جی ہم کو آف لائن شاپ ھ ہم بھی ہم بھی آف لائن شاپنگ کرنا اچھا سمجھیں گے ماشاء اللہ آپ سے پھر ہماری ملاقات ہوگی الحمد للہ السلام علیکم ا
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ
ہ